مار وعلیکم السلام السل علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور بتائیے کیسے ہیں آپ کیسے ہیں حال چال
اللہ کا ش اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سب کیسے ہیں
ماشاء اللہ سبھی اچھے ہیں اللہ شکر ہے
جو آپ نے کھانا کھا لیا
ج میں نے کھانا کھا لیا اور آپ بتائیے آپ کا
ہاں میں نے بھی ابھی ابھی چائے پی تو اب بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا بیٹھ دی دی کیا کروں گا آپ سے کچھ بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی جی جی آپ نے بہت ہی اچھا سوچا
ہاں تو میں بھی بیٹھا تھا ہاں آج کل تو آپ دیکھ رہی ہے مطلب کہ کتنی بے روزگاری ہے ہمارے ملک میں تو یہ مطلب کہ سب پیسے کے لیے کرتے ہیں لیکن آج بہت ہی کم پیسہ دیکھنے کو مل رہا ہے مطلب کہ انکم ہی بہت ہی کم ہو گئے تو اس کی وجہ سے مطلب کہ بہت ساری لوگوں کو غربت کا مطلب کہ سامنا کرنا پڑتا ہے نا
غربت تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے اور آج کل ہمارے جو ہمارے جو دیش اور دیش کے جو حکومت دار ہیں وہ سارے پیسے کھا رہے ہیں ایکچولی میرے تھاٹ میں اور یو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ جس کو اللہ نے جتنا کم نوازا ہے وہ اور بھی زیادہ پوور سائڈ پہ نوازا ہے وہ اور بھی زیادہ دن بہ دن دن بہ دن ی نو امیر بھی کہہ سکتے ہیں ہم اور اتنے مشکل حالات ہو چکے ہیں ہاں بتائیے
ہاں پیسہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک بہت ہی ضروری حصہ بن چکا ہے اور ہے بھی تو آج کے دور میں انسان کی بنیاد ضرورت جیسے کھانا ہو کپ ے ہو مکان ہو تعلیم اور علاج سب پیسے کی مدد سے حاصل کیے جاتے ہیں تو اس لیے پیسہ ہماری زندگی میں بہت ہی اہم مطلب کہ رکھتا ہے تو لیکن سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پیسہ خود مقصد نہیں ہوتا بلکہ ا ذریعہ ہوتا ہے تو پیسہ ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنے اور بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے تو اگر پیسہ صحیح طریقے کیسے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے ہے نا
میں مانتی ہوں کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے لیکن یہ ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ نے پیسہ ایک ذریعہ بنایا ہے ایک زندگی کو مطمئن اور خیر بھری بنانے کے لیے بٹ اس دنیا میں جیت تے ہوئے ہمیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
انسان یہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں ایسا محسوس کراتے ہیں کہ پیسہ ہی زندگی ہے اور پیسہ ہی لوگ ہے اور پیسہ ہی عزت ہے اور پیسہ ہی ہر طریقے کا حق ہے اور بس پیسہ ہی خوشی ہے تو یہ جو آپ نے بولا کہ بس پیسہ ایک ذریعہ ہے تو مے بی اللہ کی طرف سے یہ ہوگا کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے ٹو لیو آ ہیپی لائف بٹ دنیا نے ہمیں جس طریقے سے مطلب سمجھایا مجھے لگتا ہے پیسہ پیسہ ہی سب کچھ ہے
ہاں ہاں تو آپ کو پتا ہوگا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری مطلب کہ پرورش پر حالانکہ پیسہ خرچ ہوتا ہے ہماری تعلیم پر پیسہ خرچ ہوتا ہے ہماری صحت اور ہماری تربیت کے لیے پیسہ در مطلب کہ درقرار ہوتا ہے مطلب کہ ہم مدرسے کی فیس کتابوں مطلب کہ کتابیں ہماری یونیفارم اور دوسری ضروری چیزیں حالانکہ پیسے سے ہی حاصل ہوتی تو اس طرح جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے بھی پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے تو پیسے ہمیں خود مختار بناتا ہے تو جب انسان محنت کر کے پیسہ کماتا ہے تو اسے مطلب کہ اعتماد پیدا ہوتا ہے وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا اور اپنی ضرورت کے لیے دوسروں پر مطلب کہ کم اس
بات تو صحیح ہے کہ پیسہ ہمیں آزادی دیتا ہے پیسہ ہمیں آزادی دیتا ہے ہمارے ابا جان نے ہماری تعلیم پہ ہماری پرورش پہ اتنا جو پیسہ لگایا ہوتا ہے تو ایک وقت آنے کے بعد جب اس دیس کی ایسی کنڈیشن دیکھ کے اور وہ سیم جو بچے ہوتے ہیں جو لقتے زجگر ہوتے ہیں والدین کے وہ اس پیسے کو انہیں ذرا اماؤنٹ میں بھی اگر واپس نہیں کر پاتے ہیں تو یہ کتنا کتنا دکھ کی بات ہوتی ہے ایز اے مطلب اس بچے ہمارے لیے ایک کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے ہمارے ابا جان اما جان سے اتنے پیسے اپنے اوپر لگوا کے ہم ان ریٹرن انہیں تھوڑا بھی نہیں دے پاتے ہیں اور صرف روزگار کے تلاش میں دھکے کھاتے ہیں تو وہ کتنی بری فیلنگ ہوتی ہے یہ تو صرف ایک اڈلٹ بچہ ہی سمجھ سکتا ہے نا
ہاں تو لیکن پیسہ کمانا آسان کام نہیں ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی لگن اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہر کامیاب شخص نے اپنی زندگی میں مطلب کہ محنت کی ہوتی ہے
بعد بھی آپ کو نہیں نوازتا ہے اور اللہ لگاتار آپ کو ازیت دیتا ہے اور لگاتار آپ کو آزمائشوں میں ڈالتا ہی جاتا ہے ڈیپ اینڈ ڈیپ اینڈ ڈیپ بٹ اب میں کیا بول سکتی ہوں
تو جو لوگ مطلب کہ ایمانداری اور محنت سے پیسہ کما ان کا پیسہ برکت والا ہوتا ہے اور وہ زیادہ سکون حاصل کرتے ہیں تو آج کل کہ لوگ جلدی امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ غلط راستوں کا انتخاب کر لیتے ہیں لیکن لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حرام یا غلط طریقے سے کمایا گیا پیسہ کبھی اصل خوشی نہیں دے سکتا تو اصل کامیابی حلال اور ایمانداری کے پیسے میں ہے تو پیسہ ضروری ہے
بلکل وہ میں مانتی ہوں کہ حلال پیسہ ہی سب کچھ اور حلال پیسہ ہی آپ کو سکون اور مطمئن والی ایک زندگی دیتا ہے لیکن جو دنیا کا ماحول ہے جو انسانوں نے بنایا دنیا کا جو ماحول ہے اس میں ماحول میں ایسا بتا دیا گیا ہے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے از لائک کہ نو میٹر آپ وہ ہلال طریقے سے کیا ہے یا حرام طریقے سے کیا ہے بس پیسا پیسے کے معائنے میں دیکھا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھ تو می بھی اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے کمایا لیکن جو انسان ہے جو معاشرہ ہے جو آپ کے رشتے دار ہیں اور جو بھی دنیاوی چیزیں ہیں دنیاوی لوگ ہیں وہ صرف دیکھ رہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں یہ تو صرف اوپر والا ہی دیکھنے والا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے اور پھر اللہ بولتا ہے کہ صبر کرو میں صبر کرنے والوں کا دوست ہوں میں صبر کے ساتھ ہوں تو کئی بار یہ جو دنیا کا ماحول ہوتا ہے ایک حلال کمانے والے کو یا کم میں گزارا کرنے والے کو یا اللہ سے نہیں نواز رہا ہے تو ایسا انسان ایسے انسانوں کو بدلنا ٹوٹ جاتا ہے ایک حد تک بندہ تھک جاتا ہے
اسی کے ساتھ سات مطلب کہ دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی مثال کے طور پر صحت ہے محبت ہے عزت ہے دوستی ہے سکون اور خوشی اگر کسی کے پاس بہت پیسہ ہو لیکن صحت نہ ہو تو وہ اپنی دولت کو پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو اسی طرح اگر کسی کے پاس پیسہ ہو لیکن مطلب کہ لوگ اس کی عزت نہ کرتے ہو تو اسے پیسے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے تو عزت اور اچھا کردار انسان کو اصل مطلب کہ مقام دلاتا ہے تو پیسے بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا پیسہ کمانا ہے تو بہت سے لوگ جو کماتے ہیں سب خرچ کر دیتے ہیں تو جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ مطلب کہ پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے ہر شخص کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بچانا چاہے سیونگ یعنی مطلب کہ بجٹ ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے اگر اچانک کوئی ضرورت پیدا ہو جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو مطلب کہ بچ بچا ہوا پیسہ ہماری ہمارے لیے اس وقت ضروری ہوتا ہے تو اس اس لیے ہم مطلب کہ ہمیں ہمیشہ مطلب کہ مشورہ دیتے ہیں کہ پیسہ مطلب کہ سمجھداری سے خرچ کرو اور کچھ حالان کہ حصہ ضرور بچاؤ تاکہ
میں آپ کی باتوں سے پوری طریقے سے حامی نہیں بھرتی ہوں کیونکہ کوئی بھی انسان پرسنلی میں اپنی بات کروں تو مجھے کتنا بھی کنوونس کرنا چاہے کہ پیسے سے یہ نہیں ہو سکتا پیسے سے یہ نہیں ہوتا بٹ یہ جو آج کی دنیا کا ماحول بن چکا ہے نا یہ جو انسانوں نے بنایا ہے وہ ماحول آپ کو ہر طریقے سے اس مدے پہ آنے پہ کنوونس کرتا ہے کہ اللہ نے افتم میں پیسے سے نماز دیا ہے تو آپ ہر طریقے سے مطمئن خوش ہو اور دنیا کی ساری عزت شہرت اور جو بھی سب کچھ ہے ساری خوشیاں وہ آپ کے پاس ہیں یہ ماحول ایسا بن چکا کا ہے تو اس چیز سے اب مجھے کنوونس کر پانا تو تھوڑا مشکل ہے خیر یہ بہت ہی الگ الگ آپ کی اور میری سوچ پوچ ہو جا رہی ہے بٹ کوئی بات نہیں خیر آپ مجھے یہ بتائیے آپ خرچ کرنے میں اور سیو کرنے میں برے ٹائم کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں
تو ذرا پھر سے بتائیے
میں نے بولا کہ اف اگر آپ کی سیلری ٹینٹی تھاؤزینٹ ہے آپ بیس ہزار روپئے کماتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی کیا سوچ ہے کہ آپ اس میں سے کتنا بچانا پسند کریں گے یا کتنا آپ خرچ کرنا پسند کریں گے
دیکھیے اگر ہم سوئنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی بچت کرنا چاہتے ہیں پیسہ مطلب کہ مش مستقبل کے لیے تو ہم مطلب کہ اپنے حساب سے جتنا ہم ہمیں بچت کر سکتے وہ چھوٹی ہی رقم کیوں نہ ہو لیکن وہ کنٹینیوسلی ہم مطلب کہ کریں مطلب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اس مہینے سے ہم کریں گے دوسرے مہینے میں نہیں کر پائیں گے اگر وہ چھوٹا ہی حصہ کیوں نہ ہو ہمیں کنٹینوسلی اس کو کرنا چاہیے تاکہ وہ جب پھر وقت وقت ہو جاتا ہے وہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے تو تب جب کوئی ایمرجنسی آتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو تب وہ مطلب کہ ہمارے کام آ سکتا ہے تب ہم مطلب کہ پریشان نہیں ہو سکتے ہیں تو تب اس ٹائم کوئی پریشانی ہم کسی پریشانی کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے بچ چیک کیا پہلے ہی کیا ہوا ہوگا تو یہی ہے جتنا ہم ہو سکیں وہ اپ
آپ کے وشواس رکھتے ہیں میں نے کہیں اسلام میں پڑھا تھا مطلب ایک اسلامک کتاب میں پڑھا تھا کہ اسلام ہمیں کہیں سے بھی نہیں سکھاتا ہے کہ آپ بچت کرو ال یعنے یہی فرمایا ہے کہ آپ خرچ کرو کل کی فکر مت کرو اور خرچ کرتے ہی جاؤ اور کل کی فکر مت کرو کیونکہ کل میں دیکھ رہا ہوں میں کل تمہیں نوازوں گا اپنے بچوں اپنے بچوں سے مومنوں سے جو اللہ پہ یقین کرتے جو بلیورس ہیں ان کے لیے یہ کہا ہے تو کیا اور یہ چیز جتنا میں نے سمجھا اور جانا ہے یہ کہیں پہ پراپر لکھا ہوا ہے کہ آپ بچت پہ اتنا فوکس نہیں کرو
اچھا لگا آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شا اللہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی اللہ حافظ
اللہا